ہیلو سلام وعیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں
اچھا اور نا اور کھانا لائی
جی بس کھانے کی تیاریاں چل رہی ہے ابھی کہاں
اچھا ماشاء اللہ اور کیا پکاؤ گی آج آپ کھانے میں
کالن میں تو کو بنانے والے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سالن پکانے والے ہیں اور روٹیاں بنانے والے ہیں کچھ بچوں کی فرمایش کا بھی بنائیں گے کیونکہ بچوں کو نا سالن روٹیاں کم پسند آتا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ بنائیں گے لذیذ
جی جی ماشاء اللہ آپ کو نا سالن بے حد ہی زیادہ پسند ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہاں ہاں مجھے
ہمارے مطلب جسم کو طاقت دیتا ہے سالن بے حد ہی مطلب ہلکہ بوجن ہوتا ہے سالن اور رو تندور کی روٹیاں اور ہیلدی بھی ہوتا ہے اس لیے نا ہمارے گھر میں نہ سالن زیادہ پکتا ہے
جی جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے اور ویسے نا ہمیں جو جس جس بوجن سے نا ہمیں پروٹین وغیرہ ملے ایسا ہی بوجن کھانا چاہیے اور نہ مجھے تو نا مجھے تو نا چکن بن چکن بریانی اور نا جو سے کیا بولتے ہیں نہاری یہ دونوں دونوں ہی مجھے بےحد ہی زیادہ پسند ہے
جی انشاء اللہ یہ تو سب کو ہی پسند ہے پر کیا کریں نا صحت کو دیکھ کے کیونکہ اس میں آئل اور مسالے وغیرہ زیادہ ایڈ ہوتے ہیں تو تھوڑی ہماری صحت کا بھی دھیان رکھتے ہوئے پکانا چاہیے گھر میں بچے بچے بھی ہیں ابھی بچوں کو پسند ہو جو پکانا چاہیے انساء اللہ اور وہی پکا کھانا چاہیے کہ جو ہمارا جسم مانگے اس وقت پہ کیوںکہ وہ دل کو وہ ہمارے جسم کو لگتا بھی ہے ر اللہ
جی جی ماشاء اللہ اب ویسے نا آپ کو باہر کا کھانا پسند ہے یا پھر آپ کو گھر کا کھانا پسند ہے
جی مجھے نا اپنے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے پکا کے ہی کھانا پسند ہے انشاء اللہ گھر پہ طرح طرح کی چیزیں بنا لو اس میں ہیلدی چیزیں ایڈ کر لو جیسے سبزیاں ہو گئییں اور دال وغیرہ ہو گئی اور کیا کہتے ہیں اور بھی ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں ایڈ کر لو گھر پہ اشاء اللہ باہر کا نا پکا ہوا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے باہر کا کھانا
جی انشاء اللہ مجھے بھی باہر کھانا نا بالکل بھی پسند نہیں ہے میں نا باہر کا کھانا کھا لیتی ہوں تو نہ میں بیمار ہو جاتی ہوں اور نہ میرے پیٹ میں گیس بنے لگتی ہے تو اس لیے نہ میں باہر کھانا نہیں کھاتی ہوں اور نہ باہر کے کھانے میں نا آئل زیادہ ہوتا ہے تو نا وہ بہت ہی زیادہ نقصان دایک ہوتا ہے اپن کی باڈی کے لیے
جی بالکل آپ نے بے شک صحیح فرمایا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہی مسئلہ ہو جات صحت تو سب کی خراب ہو جاتی ہے باہر کا کھانے سے پر اب بڑے لوگ تو ہے نا وہ مان ہی جاتے ہیں بچے تو کہ ہی مانتے ہیں بچوں کو تو باہر کا ہی کھانا چاہیے ہوتا ہے
جی جی ماشاء اللہ آج کل بچے تو نا کسی کی بھی نہیں مانتے ہیں اگر ان کا من ہے کہ آج ہمیں سموسے کھانے ہیں یا آج ہمیں پیزا کھانا ہے تو نا وہ کھا کے ہی رہتے ہیں وہ مانتی ہی نہیں ہے کسی کی بھی نہیں مان وہ کس کی نہیں مانتی بچے تو آج کل کی اتنے نٹ کٹ بچے ہیں کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں
جی بالکل یہ سب آپ نے صحیح فرمایا ہے ان کو علم ہی نہیں ہے نا ہم کیا ہی کھا رہے ہیں کیا ہی نہیں کھا رہے ہیں اس سے ہماری صحت پہ کیا افقٹ پڑے گا کیا کیا دقتیں ہوں گی تو ہمیں پریشانی کا پتا نہیں ہے نا
جی جی ماشاء اللہ ویسے نا مج میں نے دیکھا تھا میں ابھی گئی تھی کل بائی کی دکان پہ گئی تھی میں سموسے دینے گئی تھی میں نے دیکھا تھا اس نے کیا اس کا جو کڑھائی میں آئل تھاتنی اس میں اتنی گندگی تھی کڑھائی پہ نا بلیک بلیک سی پرت جمی ہوئی تھی اب وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اپن کی باڈی کے لیے کتنی نقصان دایک ہوتی ہیں وہ پرت تو نا مجھے تو نا بے حد ہی زیادہ برا لگا وہ ایسے دیکھ کر پھر میں نے سوچا کیوں کیوں نا ہم اپنے گھر پہ ہی بنا لیا کریں
جی بے شک انشاءاللہ نا ہمیں نہ اچھی چیز اچھی غذا کوئی مطلب اپنی صحت کے حساب سے غذا کا استعمال کرنا چاہیے
اور ہمیں اچھی چیز زیادہ مطلب کھانی چاہیے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہمیں دھیان ین چاہے اپنے بچوں کی صحت کے لیے ہمیں اچھا بچوں کو کھلانا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بچوں کو اچھا کھلانا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کی بچوں کو تو آپ چھوڑو بچوں کے لیے ان کی امی جان ان کا من ہوتا ہے تو ترنت آڈر کر دی ترنت دس منٹ میں نا باہر کا کھانا بن بن کے ان کے پاس آ جاتا تو نا بچہ ہو تو نا ان کی امی جانی تو بگاڑ رہی ہیں اور بیچارے بچ
لوگ آلس کرنے لگے ہیں انشاء اللہ تو اس لیے مطلب وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور وہ ان چیزوں کو باہر سے منگا لیتے ہیں چلو ٹائم ہی لگے گا دو ہی منٹ میں چیزیں آ جائیں گی تو بچوں کا پیٹ بھر جائے گا بچوں کو بھی انسا اللہ وہی بھاتا ہے وہی پسند ہوتا ہے بچوں کو بھی باہر کا ہی کھانا
جی جی ماشاء اللہ بالکل بال کل صحیح فرما رہی ہو جی آپنا آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو پیزا وغیرہ آتے ہیں اور بٹورے وغیرہ آتے ہیں ان میں کتنا آئل آتا ہے
جی بالکل ابھی باہر کا ایک تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ باہر کی سڑی گلی چیزیں ہوتی ہیں بہت دنوں سے رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں کیا ہے نا ملاوٹ آتی ہے ایک ہی تیل میں بار بار چیزوں کو فرائی کرتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ا بیماری بن جاتا ہے اس میں کیا ہے نا ہاں بیماریاں بن جاتی ہیں جیسے کہ کینسر ہو گیا اور بھی دقتیں ہو گئیں انشاء اللہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے پیٹ کا درد ہو جاتا ہے السر بن جاتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور نا آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل نا میرے گھر پہ تو کیا ہے میرے گھر پہ تو سب دیسی کھانا کھاتے ہیں گھر کا گھر ہی لوگ کھانا چولہے کا پکا ہوا آج کل تو سبھی کوئی ہیٹر پہ پکا کے اور کوئی گیس پہ گیس کا کھانا تو نا بہت ہی زیادہ نقصان داک ہوتا ہے گیس کا کھا تو ہے نا بالکل بھی کھانا نہیں چاہیے مجھے تو کیا ہے وغیرہ ہونے لگتی ہے گیس کا کھانا کھے سے نہ مجھے تو نہا بہت ہی زیادہ نقصان کر اس لیے میں گیس کا کھانا بھی نہیں کھاتی ہوں
جی ویسے بھی نا زیادہ تلی بھنی ہوئی چیز ہے گغیر سےٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے انشاء اللہ
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز جب سے نہیں آ رہی تھی
جی یہ کہہ رہی ہوں ویسے بھی نا میں تلی بنی چیز اور غیر صحت مندی چیزوں کا ک کم سے کم استعمال کرنا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو تلی ہوئی چیزیں کھانے سے کیا اب ان کی باڈی بھی خراب ہو جاتی ہے موٹاپا زیادہ بڑھتا ہے اور نا اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کھانا چاہیے تو اسے ابال کے کھانا چاہیے ابلی ائی چیز ہے ہمیں نقصان بھی نہیں کرتی ہے اور نہ ہماری باڈی کے لیے بھی فائدے داک ہوتی انیی ہوئی چیز ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا ہے نا جب اپنی انسان اپنی غذا کا صحیح خیال رکھتا ہے نا تو اس کو نا صحت بہتر زیادہ صحت بہتر رہتی ہے کھانے پینے کا وقت وقت پہ د خیال رکھے نا تو صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ فھرتیلا محسوس کرتا ہے شریر ہمارا
جی جی بالکل بالکل انشاء اللہ آپ ن بالکل صحیح فرمارے اب ایسے نا آپ کو کون سا کھانا زیادہ پسند ہے دیسی کھانا یا پھر باہر کا کھانا کھاتی ہو آپ
نہیں مجھے گھر کا پکا ہوا نا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارے تو گھر کے پاس میں نا ایک چھوٹا سا خالی پلاٹ ہے جگہ پڑی ہوئی ہے تو ہم تو اس میں سبزی وغیرہ خود سے گھر پہ کر لیتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے سبزی وغیرہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح کرتی ہو آپ نہ میری میری جو امی جان ہے ہمارے جو گھر کے پیچے میں ایک پلاٹ ہے تو اس میں کیا سب ہری سبزیاں کر دیتی ہیں اس دن تو بہت ساری بیگن ہری مرچی وغیرہ دھنیا میتھی اور جو پالک وغیرہ سبھی چیزیں کی ہیں لوکی کدو ترئی وغیرہ سری ساری ہری سبزیاں کی ہیں میری امی جان نے تو
بالکل بالکل آپ نے نہ صحیح فرمایا ہے اور گھر کی چیزوں میں نا ٹیسٹی الگ ہوتا ہے اور جو ہم چیزیں نا باہر کی لاتے ہیں ان کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم کبھی گھر پہ کوئی چیز بنا رہے ہیں اور وہی چیز ہم بازار سے لا رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اس کو کھانے سے کیا ہوتا ہے وہ گھر پہ پکا ہوا کھاؤ گھر پہ مطلب بنی ہوئی چیزیں کھاؤ اس کا ٹیسٹ لاجواب ہوتا ہے انسان نا بے حد
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو گھر کی چیزوں کا ٹیسٹ تو کچھ الگ ہی ہوتا ہے اتنا ہمیں باہر کی چیزوں میں نہیں آتا ہے اتنا ہمیں گریلو گھر کی بنی ہوئی گھر آپ کچھ بھی پکا لو گھر کی چیزوں میں کیا الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے نا گھر کی چیزیں گھر کی ہی چیزیں ہوتی ہیں اب باہر کیا ملاوٹ آتی ہے آپ کو پتا ہے آئل میں کتنی ملاوٹ آتی ہے
جی جی بالکل ہر چیز میں ملاوٹ آتی پہلے کے زمانے میں نا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر کا کھانا زیادہ پسند کیا کرتے تھے گھر پہ پکا ہوا شھد پکا ہوا زیادہ پسند کرتے نا ان کو کوئی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں وہ مطلب ہیلدی رہتے تھے صحت مند رہتے تھے انشاء اللہ اب کے لوگوں کو آپ دیکھو نا کہ بالکل کھا کھا کر باہر کا کھانا چربی بڑھ گئی ہے موٹاپا بڑھ گیا ہے بیماریاں بڑگئی ہیں تو انشاء اللہ بہتر گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے مجھے اور کھلانا بھی
جی جی ماشاء اللہ مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
شکریہ اللہ حافظ